ہلو
السلاعلیکم
وعلیکم سلام
اور کیا چل رہا ہے ہوگیا ناشتہ پانی
ہاں ناشتہ پانی تو ہو گیا بس ابھی بچے کو چھوٹے والے کو سلائی ہوں
سوگیا
سوگیا ہاں
اچھا
اور آپ کیا کر رہے ہو
ایک سیکنڈ ہاں
ہ ہ
کچھ نہیں بس ایسے ابھی لیٹی تھی
ہاں
ہوں اب پانی آنے کی تیاری ہے پانی وانی آئے گا بوںی سوچی تو تھی آج بستر وستر دھؤوں گی پر دھوئی نہیں کچھ کام کی وجہ سے تب گیا کام
ہاں
پھر میرے بھائی کے بچے لوگ آئے اب لگا مشین لگانا اور ان لوگ کو دونوں مل کے کام کرنا تو بہت ہی مشکل ہے پھر
صحیح صحیح بات ہاں بابا
ہوں اس لیے پھر مشین لگائینگے سوچ ری وہی کہ کیا کروں اب ویسیے پھر کل لگانی پڑے گی مشین
صحیح
ایسے بول دیے اور کیا تیاری ہو گئی پکانے وکانے کی
جی نہیں پکانے کی تو تیاری ابھی نہیں ہوئی کام چالو ہی ہے
اچھا میں بھی سوچ رہی ہوں کیا پکاؤں ابھی تو تھا اب بھی تھوڑا تھوڑا دیر ہوا ناشتہ واشتہ کر کے بیٹھے
ہاں
اب کھائیں گے کیا اب تو بھوک لگے گی بھی نہیں چار پانچ بجے کچھ بھوک لگے گی تو ناشتہ واشتہ کر لیں گے کچھ اب شام کو ہی بناؤں گی جو بھی بکاؤں گی
اچھا میں تو ابھی سوچ رہی یوں کے دال چاول بناؤں
ہاں
دال چاول کھائیں گے بابا چھوڑو
ہاں وہی سادہ سمپل دال چاول کیا روز روز گوشت مچھی بنانا کا
میرا بھائی بھنڈی لا کے دیا ہے
ہاں
وہ بھنڈی بنا دوں گی آدھا کلو ہے وہ بھنڈی بنا دیتی ہوں
مارکیٹ ہوگیا اوچ ہے
ہو بولیا
کچھ نہی میرے بھائی کے بچے سو گئے دونوں کے دونوں اچھا ہے لو سوہئے لے رہیں گے اور تبھی پانی آیا ہے تو اچھا ہے تو کام ہی نہیں کرنے ملے گا ہیلو کیا ہوا آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہیلو
ہیلو
آواز آئی ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو ہلو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہاں بولو ہیلو ہلو ہیلو ہیلو ہیلو ہلو ہوں ہوں ہیلو ہلو ہلو ہیلو ہیلو ہلو ہاں جی ہوں ہیلو ہیلو ہیلا
ہیلو
ہان بولو کیا کر جی
آواز آ رہی ہے ہیلو ہیلو ہیلو
ہاں صحیح بات اوکے
ہیلو آواز آ رہی ہے کیا ابھی ہیلو
ہاں نہیں میرے بچے تین ہیں
ہاں ابھی آ رہی ہے آواز تھوڑا لاؤڈ بولو آواز سلو ہے آپ کی
یہ میرے ہاں نہیں نہیں میری ممی کو نہیں ایکچولی ہوں ممی کو کوئی بھائی بہن میں چلی ہوں ہاں مجھے تین بچے الحمد للہ اللہ کا شکر ہوں ہوں میرا بیٹا بڑا والا عربی جاتا ہے قرآن شریف قرآنے حافظ بنے گا انشاء اللہ تعالی اور میرا چھوٹا والا بیٹا اسکول جاتا ہے بڑا والا بھی اسکول جاتا ہے دن میں عربی جاتا ہے وہ اور شام کو ٹیوشن اور چھوٹا والا بھی جو والا میرا صبح میں ہی سوتا ہے نہیں جا رہا ابھی وہ فی الحال تو عربی ابھی ابھی دالنے کا ہے
اچھی بات ہے
بہت کھڑے ہو گئے نا تو جناب جی ہپی جی نے منع کرے بولے کہ ابھی نا اسکو مت بھیجو
اچھا مطلب مدرسے سے منع کرے
نا
پھر گیا بڑا بیٹا عربی تمہارا
ہوں
ہیلو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے بار بار نا آواز کا ہیلو
واں
ہیلو
ہوں بر نہیں نہیں بھائی نہیں ہے مجھے میں اکیلی ہوں ممی کو بھائی بہن نہیں ہے ہوں ہاں ہیلو ہیلو ہوں بولو نا ہاں آپ کیا کر رہے ہو آپ کہاں سے ہو کہاں رہتی ہو آپ کا کھانا پینا ہے
ہیلو
ہوں نہیں نہیں میں تو بیٹھی ہوں
ہیلو
آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے ہیلو
ابھی آئی کیا آواز ہے ہیلو ابھی آپ کی آ رہی ہے مجھے
آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آپ کی بھی آ رہی ہے
یہ شاید نا سرور پروابلم کی وجہ سے نا آواز کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے
بریک ڈاؤن ہو رہا ہے ابھی جی
ہاں تو اس لیے بیچ بیچ میں نا وائس چلے جا رہی ہے
چلے جارہی ہے برابر اور بولیے آپ کھانا بنا
اور کیا کچھ بھی نہیں باجی کھانا ہونا تو ابھی ناشتہ کر کے بیٹھے اب شام میں ہی جو بھی ہے کھائیں گے پانی آئے گا پانی کی تیاری پانی بھریں گے ہاں باقی کام وام تو سب ہو چکا
ہوں اور آپ کے بھائی کے بچے کیا کر رہے آپ کے بھائی کے بچے ہلو ہیلو